وعلیکم کیسے ہو یار کتنےوں دنوں بعد بات ہو رہی ہے ہماری
وعلیکم السلام میں بہت بالکل ٹھیک ہوں ہاں یار جب سے اسکول کی چھٹی ہوئی ہے برا حال ہے پورا دن بس گھر پے گزر جاتا ہے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے
بس یار میں بھی گھر پہ ہی ہوں امی اور ابو نے اتنا کام لگایا ہے اس صبح سے شام تک کبھی کہتے ہیں بازار سے سبزی لے آؤ کبھی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو پڑھاؤ کبھی تو مجھے تو لگتا ہے چھٹیاں صرف نام کے ہے سکول بالکل نہیں ہے سکون تو ہے ہی نہیں سکون بالکل بھی نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو میری امی کا بھی یہی حال ہے صبح جلدی اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چھٹیوں میں اپنی عادتیں خرابت کرو اور اوپر سے پرڑائی کا الگ دباؤ ہے اگلے سال ہمارے اہب ابتحار ہے تو روز دو گھنٹے بیٹھ کر پرانی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے میں تو یار تنگ ہی آ گیا اس چیز سے
او ہو امتحان کے نام متلو یار ڈر لگتا ہے چلو خیر یہ بتاؤ کہ باقی دوستوں سے کوئی بات ہوئی تمہاری ہو وہ جو ہماری پوری مولی ٹولی تھی سب گائے بھائی آج کل کوئی کسی سے رابطہ ہی نہیں کر رہا ہے
ہاں یار میری کل ہی ایک دوست سے بات ہوئی تھی وہ بتا رہا تھا کہ سب اپب اپنی اپنی گھروں میں مصروف ہے کچھ دوستوں کے شہر سے باہر گئے ہیں باہر گئے ہوئے ہیں اپنے رشتے داروں سے ملنے گئے ہیں ویسے ہمارا وہ جو ساتھ بیٹھے کا وقت تھا اسکول میں وہ بہت یاد آتا ہے مجھے اور روز کی گپ شپ شرارتیں اور وہ آخری گھنٹے میں گ ہی دیکھنا وہ یاد ہے نا تمہیں دوست
صحیح کہہ رہے ہو یار مجھے تو وہ دوستوں کے ساتھ مل کر کر کھانا کھانا سب سے زیادہ یاد آتا ہے جب ہم سب اپنی اپنی دکان سے یا گھر سے ا لایا ہوا کھانا ایک دوسرے کے ساتھ بانھ کر کھاتے تھے اور لطف ہی الگ تھا کسی کے ڈبے میں کچھ اچھا ہوتا تھا تو سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے
ہاں ہاں ہاں یار مجھے یاد ہے جب دوبارے گز سے وہ مخصوص بریانی آئی تھی تو ہمب سب کیسے چھیر کر کھاتے تھے توبارہ حصے میں تو مشکل سے دورنے والی آتی تھی ویسے آج کل گھر بھی کیا پک رہا ہے کچھ مز دار یا وہی روز کی دال سبزی
آج تو امی نے بہت لذیذ قورمہ اورورے ساتھ میں گرم گرم روح ٹیاں بنائیے کھانا کھا کر ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے اصل میں مز دار بات یہ ہت کہ
وہ ان نے ضد کی تھی کہ میٹھے میں میٹھا بھی بنانا چاہیے تو کھیر بھی بنا ہی ہے آج
واہ یار تمہارے تو بسے ہے ہمارے گھر آج وہی بہ گ کی سبزی بڑ ہے بری تھی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے تمہیں تو پتا ہی ہے میں نے تو بس تھوڑا سا کھایا اور آپ مجھے پھر سے بھوک لگ رہی ہے دل کر رہا ہے کہ کچھ نہا میں باہر سے باہر سے لاؤ اور کچھ چٹپٹا کھایا جائے جیسے وہ گول کپ پہ یا دہی بلے جو ہم اسکول کے باہر کھایا کرتے تھے
ارے ہاں وہ باہر والے گول گپے کا پانی کتنا کھ ٹیی مسالحے دار ہوتا تھا سن کر ہی منہ میں پانی آ گیا چلو جب چھٹیاں ختم ہوں گی نا تو سب سے پہلے وہاں ہی جائیں گے اور
بالکل بالکل بالکل میرے دوست بالکل یہی بات پکی رہی ویسے تم اس دفعہ چھٹیوں میں کہیں گھومنے نہیں جا رہے ہر سال تو تم لوگ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہو پورے خاندان کے ساتھ اس دفعہ کیا ارادہ ہے
یار ارادہ تو بہت تھا ہم نے سوچا تھا کہ اس بار کسی ٹھنڈی علاقے ٹی میں جائیں گے جہاں پہاڑ ہو ہرے بھرے درخت ہو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوں مگر ابو کے دفتر میں کچھ زیادہ کام ہے اس لیے ابھی تک کچھ پکا نہیں ہو سکا مجھے تو سفر کرنا اتنا پسند ہے جب گاڑی میں بیٹھ کر لمبے سفر پر نکلو کھڑکی سے باہر نظارے دیکھو دکانوں سے نئے نئے کھانے پکوان چکھو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے
ہاں یار سفر کا اپنا ہی ایک وزہ ہے مجھے پہاڑوں پر چلنا اور وہاں کی ٹھنڈک میں گرم چائے پیین سب سے اچھا لگتا ہے ہمارے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ شاید اگلے ہفتے ہمب کسی قریبی طریخے بقاب پر جائے وہاں پرانا قعہ ہے اور بہت بڑی باغات ہے دیکھو اگر پروگرام بن گیا تو تو مزہ آئے گا ورہ گھر بیٹھ کر ہی چھٹیاں گزار جائے گی آ بننا تو پت ہی ہے آپ کو
چلو یار دعا کروں کہ تمہارے پروگرام بھی بن جائے کم از کم تم تو گھومنے آؤ ویسے ہم دونوں کو کتنا مزہ آئے گا نا جب سارے مل کر سارا سوچو اگر ہمارے دونوں خان ساتھ جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا ہم دونوں دوست بھی باہر مستی کریں گے اور بڑے بزرگ اپنی باتیں کریں گے ہے نا
واہ یار یہ تو تم نے بہت ہی زبردست بات کہی ہے اگر ایسا ہو جائے تو چھٹیوں کا مزہ دبلا ہو جائے میں آج رات کو ہی اب سے بات کرتا ہوں اور تم بھی اپنے ابو سے کہنا دونوں مل کر کوئی دن چن لیں گے پھر کھالا بھی ساتھ بنا کر لے جائیں گے باہر بیٹھ کر سب ساتھ کھائیں گے اچھا آئے گا اچھا مزہ آئے گا
ہاں یہ بہترین رہے گا امی سے کہوں گا کہ وہ اپنی مخصوص بریانی اور کباب بنا لیں اور تمہاری امی وہ مزیدار میٹھا بنا لے جو وہ ہر مخصوص موقع کے پر بناتی ہے کھانے کا سن کر ہی میرا دل خوش ہو گیا منہ میں پانی آ گیا یار
بالکل بالکل ویسے بھی اب تو اگل مہیر ہمارے وہ بڑے تہوار بھی آ رہے ہے نا اس کی تیاریاں بھی تو شروع کر دی ہے تم نے کپڑے سلوائے یا بھی لینے ہیں
تہوار کی تیاریاں تو ابھی سے شروع ہو گئی ہے گھر میں امی نے پچھلے ہفتے ہی کپڑے خریدے تھے اب درزی کے پاس دیے ہوئے ہیں تمہیں تو پتہ ہے تہوار کے دنوں میں درزیح کتنے نخریے دکھاتے ہیں وقت پر قبریں ہی نہیں دیتے اس لیے ہم نے پہلے ہی دے دیے اور ہاں اس بار میں نے تھوڑا الگ رنگ چنا ہے اپنے لباس کے لیے
اچھا گ س میں نےے تو وہی ہے سفید ررنگ کا لباس پسند کیا ہے جو ہر تہوار پر پتا ہوئے مجھے سفید رنگ بہت پرسکون لگتا ہے ویسے تہوار والے دن صبح صبح لباس کے لیے جانا پھر آ کر پھر آ کر بڑو سے اور تحفے لینا اور پھر سبھی رشتے داروں کے گھر آنا یہ سب کتنا رونق والا لگتا ہے نا
ہاں یار تہوار کا تو عزلی مزہ ہی تب ہے جب گھر میں رونق رکھو صبح سے ہی گھر میں پکوانوں کی خوشبو آنے لگتی ہے ہمیں گھر ہمارے گھر تو صبح سب سے پہلے میٹھا بنتا ہے اور سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں پھر پورا دن مہمان آتے رہتے ہیں اور سب سب سے مزیدار بات بڑوں سے جو پیسے ملتے ہیں نا وہ تحفے کے طور پر وہ جمع کرنے کا یہ مزہ کچھ اور ہے
ہاں ہاں یار ہاں وہ پیسے جمع کرنا اور پھر سوچ چنا کے ان پیسوں سے کیا خریدنا ہے یہ بچپن سے ہماری عادتیں ہے میں تو اس بار ان پیسوں سے اپنے لیے ایک نئی کتاب یا کوئی اچھا سا کھلونا خریدوں گا تمہارا کیا ارادہ ہے ان پیسوں کا
میں نے سوچا ہے کہ اس بار جو پیسے ملیں گے ان سے ہم سب دوست مل کر ایک بڑی دعوت کریں گے کسی اچھی جگہ جائیں گے جہاں کا کھانا بہت ہی مشہور ہو اور خوب پیٹ بھر کے کھائیں گے اور اگر پیسے بچ گئے تو کوئی پرانییا دلچسپ چیز خریدوں گا اور کیا ہی کر سکتے ہیں
یہ دعوت والا خیال مجھے بہت پسند آیا چلو تہوار کہ اگلے دن ہی ہم سب دوستوں کا ملنا پکا کرتے ہیں باقی سب کو بھی فون کر کے رکھ دوں گا میں کہ اپنی اپنی رقم بچا کر رکھی سب مل کر خرچ کریں گے یہ اچھا رہے گا نا یہ تو اچھا ہی رہے گا ویسے ہے نا
ہاں ہاں بھائی بالکل بالکل سب کو شامل کریں گے تو رونق لگ جائے گی ویسے یار باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو گیا گھر بیٹھ بیٹھ کر دماغ تھک گیا تھا
ہاں یار سچ میں مجھے بھی بہت اچھا لگا تم سے بات کر کر کے ایسا لگا جیسے ہم اسکول کے میدان میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں چلو اب میں رکھتا ہوں امی بلا رہی ہے کچھ کام کے لیے تم اپنے گھر والوں کو نا میرا سلام کہنا ٹھیک ہے نا
بھائی ضرور آپ بھی اپنے والد اور والدوں کا میرا سلام کہنا ان کو کہنا کہ میں نے سلام بھیجا تھا
اور ہاں پھر مجھے کل بتانا کہ انہوں نے کیا کہا آپ کے امی ابو نے ان کو بتانا اپنے سفر کے لیے ہمیں سفر پہ جانا ہے ٹھیک ہے نا چلو اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا دوست
ہاں ہاں ہاں ہاں یار ہاں چلو کوئی بات نہیں میں بھی اپنا خیال رکھتی تا ہوں آپ کا بھائی بھی شاید مجھے لگتا ہے آ گیا ہے ادھر چلو کوئی بات نہیں چلو اللہ حافظ رکھ ہوں میں ٹھیک ہے نا چلو اللہ حافظ